آسام
پرلام کیا حال ہے
ب شکر ہے گت شکر ہے اللہ کا اور آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بس ہم بھی بس بڑھیا ہیں بس ابھی یوگا کلاس سے آئے ہیں
اچھا اچھا میں بھی سوچ رہی تھی گا کلاسز جوائن کرنے کی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ ہی وگا کلاسز وغیرہ جاتی ہو سوچا ایک بار پوچھ لوں کیسی ہیں کلاسز کیسے کرواتے ہیں کیا ہے کیا سین ہے
اچھا نہیں اچھا ہے یوگا سے تو بہت فٹ رہتے ہیں بہت ریلیکس باڈی بالکل رلیکس رہتی ہے اور بہت فائدے تو ہیں ہی ہیں یوگا کے تو بہت فائدے ہیں پٹ رہنے کے ڈائجیشن کے لیے ہر چیز میں وگا بہت فائدے مند ہے اور سب سے بڑا ہے کہ آپ بیٹھ کے اٹھ کے اگر آپ سے زیادہ ورک آؤٹ ہےوی نہیں کر سکتے تو لائٹ لائٹ سے اسٹارٹ کرو آپ چھوٹے چھوٹے سے تو بیسٹ رہتا ہ ہ ہ ہاں مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا مجھے تو قریب دو تین سال ہو جائیں گے میں ل یوگا کرتی ہی کرتی ہوں
اچھا اچھا تو پھر کیا کیسے مطلب کیسے جوائن کر سکتے کچھ ان کا وہ ہے کیا پیک وغیرہ
نہیں نہیں میرا ہمارے یہاں پاس تو اسٹیڈیم ہے اسٹیڈیم میں فری کلاسز چلتی ہیں وہ کوئی چارجز نہیں لیتے نہیں کوئی چارجز نہیں دیتے فری کرا
آپ ایک بار ان سے بات کر لینا میں بھی جوائن ہونا چاہتی ہوں کیکہ
ہاں میں آپ کو گروپ شیئر کر دوں گی آپ گروپ میں آپ کو ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے پھر اس میں آپ کو پت چلتا جائے گا جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا ٹائمنگ چینج ہوتا ہے یا پھر کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کا تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ رہتا ہے تو میں آپ پس میں گ روپ میں کر دوں گی تو آپ کر لینا باقی آپ چاہو تو اس کا آن لائن آن لائن بھی لنک ہے آن لائن لک بھیج دوں گی اس آن لائن کلاسز بھی آپ لے سکتے ہو اسو کے چارجز ہیں مگر آن لائن والی چارجزاید مطلب ون ٹائم دینا ہوگا آپ کو دینا ہوگا پھر اس کے بعد آپ پورے سال کا پیکیج آپ کو مل جائے گا ہاں ہاں ہو ج جی
ہاں میں نے بھی سنا تھا ویسے کہ یوگا کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جسے ہم سے اگر یوگا کرتے ہیں تو ہمارا شاریرک اور مانسک دونوں ہی سواستھ میں سدھار ہوتا ہے
ہاں جی اور ہاج ھی ہمارا بیٹھا ر ہوتا ہے تکلیفیں ہماری جو شریر میں ہوتی ہے نا جیسے جوڑوں کا درد ہو گیا پیڑا ہو گیا سب سب ختم ہوتا پتا چل دھیرے دھیرے اس میں بھی آرام پڑ جاتا ہے
ہاں باڈی میں لچیلا پن آتا ہے تناؤ کم ہوتا ہے اور ایکاگگرتا میں جیسے وددی ہوتی ہے ہے نا جیون کو یہ مطلب یوگا کہ کیسی میڈی اسٹیشن ہے کہ ہمار بہتر بنانے کے لیے اتنت پربھوی ہے مطلب اگر ہم ڈیلی روپ سے وگا کرتے ہیں تو مشکل ہی کوئی روگ پاس میں آئے گا
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا فارملی یوگا کے فائدے بہت ہیں اور اگر غلط طریقے سے کرا جائے تو اس کے نقصان بھی ہو جاتے ہیں کیسے اگر ہماری باڈی اتنی اسٹریچ نہیں کر رہی ہے اور ہم کریں تو پھر بہت زیادہ نس وس ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو دقت بھی بڑھ جاتی ہے فیکچرس تک بھی ہو گئے ہیں پت ہمارے ساتھ والوں کے تو جیسے کچھ یوگا ہوتی ہیں جیسے آپ کو ڈی بنانا ہوتا ہےسا نہیں کر پاتے اور کوشش کرو تو ایک کے تو بالکل بیک میں سلپ بن گیا تھا مطلب کہ اس کی بیک سلپ ہو گئی تھی تو وہی ہے کہ جتنا وہ وہ بھی ایک کہتے جتنا آپ کی باڈی اسٹریچ کر رہی ہے صرف اتنا ہی اس پہ جوور ڈالو زیادہ زور ڈالو گے تو پھر آپ کو پروابلم ہو سکتی ہے
بالکل بالکل اور نیمت روپ سے یوگا کرنے سے مطلب ہماری مانسپیشیوں میں بھی کھچاؤ آتا ہے
جی جی ماسی سے نہیں ہوتی ہے یہ تو ہے ہمارا خون کا سنچالن صحیح ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہ ہ ہ ہ ہ نہیں یوگا تو کرنا چاہیے اور ایک آپ کو ایک فرینڈ سرکل ملتا ہے آپ کو ایک ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے مطلب یہ نہیں ہے کہپ بور ہو رہے ہو یا کچھ ہو رہے ہو آپ کا فرینڈ سرکل بھی بڑے گا بہت ساری چیزیں آپ کو ایوونٹ میں ایونٹ بہت سارے ہوتے رہتے ہیں تو ایونٹ میں جاؤ وہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں ہمارے یہاں تو ریس وغیرہ بھی ہوتی ہیں بہت مطلب کہ مزہ آتا ہے کہ تم مطلب کہ کچھ نہ کچھ کچ نہ کچھ اس میں چلتا ہی رہتا ہے
بالکل اور ڈیلی یوگا کرنے سے ہمارا وزن بھی کم رہتا ہے مطلب شریر ایک دم فٹ اینڈ فائن رہتا کوئی بھی فالتو کا کیسٹرول یا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی
نہیں ہوتی ہوں ہ یہی ہے یار پہلے میرا بھی کیا تھا ہاں ہاں جی بتائیے
مطلب اس سے ہمارا مانسک لابھ بھی بہت ہوتاا ہے جیسے مان لو کسی بھی چیز کا تناؤ نہیں ہو
ہاں جی
سمسیا ختم ہو جاتی ہے اور بالکل مانسک شانتی ملتی ہے
جی جی جی وہی ہے
م چنتا ڈپری میں نے سنا ہے یوگا بہت ہی زیادہ سہایک ہے
فائدے مند ہے ہاں جی
اس سے ڈپریشن وغیرہ نہیں ہوتے ورنہ دیکھا ہوگا آج کل تو ڈپریشن کی سمسیا کتنی زیادہ دیکھ
بہت زیادہ بہت زیادہ اور ہم سوچیں نا کہ ہم اس چیز کو خود کر ٹرول کر پائیں گے یا ہم گھر میں رہ کے یہ چیز سالو کر سکتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے اس میں کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز ہے نا جب تک ہم دوسروں کے سمپرک میں آتے ہیں تبھی ہم اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں اکیلے میں ہم سوچیں گے آج کر لیں گے پر کل سوچ جتے ہیں پھر پورا ختم ہو جاتا ہے پھر جانا ہی نہیں ہوتا کرنا ہی نہیں ہوتا تو پہلے میرا کیا تھا میں فری کلاسز ٹرائل آتا ہے جون میں ہر سال اس بار بھی آئے گا شاید دس دن ا تو پھر وہ میں نے لیا تھا تو مجھے لگا مجھے آ گیا ہے کرنا اب تو میں گھر میں ہی کر لوں گی لیکن نہیں ہوا ا میں دو چار دن تو کیا پھر وہ یہ کہ چلو یار یہ کام کر لو وہ کام کر لو لیٹ ہو رہا ہیں نکلو بھاو ایسے رہتا تھا پھر من گا نہیں یار ایے کام نہیں چلے کلاسز لینی ہوں گی تو آپ ریگولر رہو گے پھر پھر اگر آپ ریگولر رہو گے تو چیزیں صیح ہو جائ گی ورنہ گھر میں نہیں ہوگی پاتا یہ
بالکل بالکل اس کسی چیز کو بالکل اچھے سے جاننے کے لیے جڑنا ہی پڑتا ہے
وہی کہ نا ہم کو گائیڈیشن بہت ضروری ہے اگر ہمیں کوئی گائڈ نہیں کرے گا تو ہم اس چیز کو فالو اپ نہیں کر سکتے وہ یہ بچوں والا حال ہے سب ہم بھی بچوں کا بھی ہے بچوں کو ہم بولتے رہتے تو کر لیں گے اگر ہم چھوڑ دیں نا فری تو وہ بھی نہیں دے رہائیں گے تو وہی والا ہے سبھی کے ساتھ
بالکل بالکل یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو
ا جوائن کرو اور اس میں مقصور ہو جا ا اچھے سے اپنے دل لگا کے کام اس میں کام کرو گے نا تو آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا کولسٹرول بھی ختم ہوگا آپ کو سانس لینے میں جو دقت پریشانی ہے وہ بھی ختم ختم ہو جائے گی تھکان ہوتی ہےسے وہ سب میں آپ کو بہت آرام ملے گا
بالکل بالکل بالکل اچھ یوگا کرنے سے پہلے ویسے زیادہ تر کوئی ایسی وہ ہے نہ کہ وہ کرنا چاہیے پہلے یوگا کرنے کا سب سے مین وہ لوگ بولتے کہ پانچ باتیں ہی زیادہ دھیان رکھنی چاہیے جیسے پہلے وہ ہم سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا طریقہ کا ہمیں آنا چاہیے جس سے ہم بولتے ہیں کہ مائنڈ ایک دم ریلیکس فیل کرتا
ہاں ہوں ہ
کو آنا چاہیے اور جیسے پھر اگر ہم ڈیلی یوگا کر رہے ہیں تو ہم کو جیسے جنک فوڈ اور یہ فیٹی چیزوں سے دور رہنا چاہیے پھر ان کا ہم زیادہ سے نہیں کر سکتا
ہاں جی
ہے نا اور پھر جیسے صبح شام دونوں ٹائم اگر مان لو آدھا آدھا گھنٹے بھی وگا کرتے تو بہت زیادہ اثر
اثردار ہوتی ہے ہ ہ اور آپ دیکھ رہے ہو نا انء اللہ آج کی ڈیٹ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بی بیماریاں ہو گئییا نا اللہ بس خیر رکھے بہت مطلب کہ دیکھو آپ سگر کی پریشانی ہو گئی ہے سانس لینے میں دقت ہے ما ہے یہ بہت ساری بیماریاں ہو گئی ہیں بچوں کو کھانا پینا نہیں ہجم ہو رہا ہے تو یہ سب بیماریاں اسی لیے تو کیونکہ ان کا کھان پان اتنا خراب ہے دوسرا وہ اپنے اوپر بالکل دھیان دیتے نہیں ہیں انہ برگر پیزا کھلالو جتنا چاہو وہ چیزوں پہ انٹرسٹ رہتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہیں شریر کے لیے پھر دقت آتی ہے ہاں جی تو یہی یہ ہے کہ بچوں کو بھی شروع سے اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے بچے بھی کرتے ہیں
بالکل بالکل اور صبح صبح یوگا کرنے کے تو الگ ہی فائدے ہیں جیسے تازگی اور ارجا سے بھرپور رہے گا پورا دن
ہاں جی ہاں جی میرا سبح
مطلب اور خالی پیٹ کرتے ہیں خالی پیٹ کرتے ہیں آج تو دن بھر موڈ اور فوکس بہتر رہتا ہے ہے نا چیز پہ ہم کسی ایک چیز پہ اچھے سے کنسنٹریٹ کر پائیں گے اور شام کو کرتے ہیں تو اس سے تناؤ اور تھکان دونوں دور ہوتی ہیں
جی جی
سدھار آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ شام کا یوگا ہمارا من شانت کرتا
من شانت کرتا ہے اب ہمارا دوسرا ریزن ہے کہ کہ وہ کلاسز ساڑھے چھ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور ساڑھے چھ سے ہم جا نہیں سکتے صبح مارنگ میں ساڑھے چھ سے ہوتی ہے سڑھے چھ سے ساڑھے سات تو وہ ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم نہیں جا پا سکتے تو اس لیے ہم نے شام کا کر رکھا ہے تو اس کا یہی ریزن ہے ورنہ صبح کا تو ہمیں بھی پتا ہے جتنا فائدہ صبح کا ہوا ہے اتنا شام کو نہیں ہو سکتا لیکن ہم صبح کو ٹائم نہیں دیتاتے کیا
جیسے زیادہ اگر زیادہ بھی یوگا ہم نہیں کر سکتے سے جیسے پرانایام کر سکتے ہیں سوریہ نمسکار کر سکتے ہیں
ہاں ان لوم لوم گ لو تم یہ دو تین چیز
پر پرانیام سے تو میں نے سنا ہے قبض اور ایسیڈیٹی کی پیٹ کی سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں ڈائبٹیز اور کولیسٹرول آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے پرانیام کرنے سے بالوں بالوں میں بالوں کے لیے فائدے مند ہو ہے اور جیسے پرانا ہے میں میں نے سن ہے کہ ماسک دھرم میں بھی بہت راحت ملتی
بہت راحت ملتی ہے ہاں بہت سی مہیلاؤ کو ہوتا ہ جی
اور اس کا تو خیر فائدہ ہی کچھ اور ہے مطب مطلب اس کا سوریہ نمسک کار کا
لیکن سوریہ نمسک کے سارے اسٹیپ ایک دم نہیں کرنے آتے ہیں میرے کو تو ابھی بھی ایک دو اسٹیپ بہت تھارڈ لگ
بالکل بالکل دھیرے دھیرے ان کا جیسے آپ نے بولا نا کلاسز لیننی ہی ہوتی
ہ ہ ہ وہ میں نے بتا جو ہمارے جو سر ہاں ہاں میں آپ کو لنک شیئر کروں گی آپ ہاں ہاں جی ہاں جی میں گ ہاں ج
ٹھیک ہے اللہ حافظ
ا خد آفس آ ج